ہیلو
ہیلو
السلام علیکم بہن سب خیریت سے
ہاں بہن صاحب خیریت سے آپ کہیے
ارے کل میں نےا نا ہماری وہ جو پرانی فیئر ویل کی پکچرس تھی نا اللہدن ہی بھرایا میرا تو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ کل کی ہی کی بات ہے
سچ میں یار وہ دن بہت خاص تھا سب کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور تھوڑی سی اداسی بھی کسی کو سمجھ ہی نہیں رہا تھا پرو یہ یہاں سے ہے کہ نہیں حالات ہی بہت خراب تھے ہمارے محسوس نہیں کر پا رہے تھے ہم
اور یاد ہے جب کلاس ٹیچر اسپیچ دے رہی تھی تو پورا ماحول ہی اتنا اموشنل ہو گیا تھا کہ کئی بچوں کی تو آنکھوں میں ہی آنسو آ گیا تھا ہے نا
ہاں بالکل یاد ہے مجھے وہ دن اور تم بھی اتنا ایموشنل ہو گئی تھی نا میک اپ تک خراب ہو گیا تھا آپ کا آپ بھی بہت روئی تھی اس دن ا
چپ چپ رہو لیکن سچ میں بتاؤ اسکول چھوڑنے کا جو خیال تھا نا وہ اتنا عجیب تھا کہ کیا بتاؤ تمہیں وہی کلاس روم وہی بینچ وہی کینٹین سب کچھ پیچھے چھوٹ رہا تھا مجھے اتنا برا لگ رہا تھا میں اس لیے اتنا رو رہی تھی
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم اتنا اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا نا ہے نا پر فیئر ویل کی خوشی بھی تھی ایسا نہیں ہے اور جونیئر لوگوں نے ہمیں فیئر ویل دیا تھا گانے گائے تھے ہمیں گفٹ دیے تھے وہ دل کو ایک تسلی بھرا ماحول بھی تھا پر ساتھ میں دکھ بھی تھا کہ ہمیں ابیں اسکول چھوڑنی پڑے گی
ہاں سچ کہہ رہی ہو دل سچ میں میرا بھر آیا تھا اور پھر سب ایک دوسرے کو اتنا دیکھ رہے تھے آنسو آ رہے تھے سب کے آنکھوں میں ایک دوسرے کی شرٹ پر میسج لکھ رہے تھے اسٹے ہیپی مس یو کیپ اسمائلنگ وہ مومنٹ کتنے یاد آئیں گے نا ابھی مجھے تو کچھ کچھ یادیں ابھی بھی آتی ہے نا تو میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم تم نے شرٹ تو سنبھال کے رکھی ہے نا میں تو سنبھال کے رکھی ہے اور کچھ لوگ تو ایسے بہیو کر رہے تھے جیسے انہیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہے لیکن اندر سے سب ایموشنل تو تھے
ہاں صحی کہہ رہی ہو سب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھی تھی لیکن اندر سے سبھی اداس تھے اور جب فیئر ویل ختم ہونے کے بعد بھی کوئی گھر نہیں جانا چاہتا تھا سب بس آخری ہی بار سب ساتھ میں ٹائم اسپینڈ کرنا چاہتے تھے جسا لگ رہا تھا کہ یہ وقت کبھی گزرے ہی نہا دن بھر ہم ساتھ میں ہی رہے اور ٹائم اسپینڈ کرے
ہاں وہ سب سے فنی بات فیئر ویل ختم ہونے کے بعد بھی کوئی چاہ ہی نہیں رہا تھا کہ گھر جائے آخر میں ہماری میم بھی چلاتی تھی چلو چلو گھر جاؤ ہو گیا ابھی
ہاں ہاں بہن سی کہہ رہی ہو تم اور سچ کہو تو اسکول میں صرف پڑھائی نہیں کرتے تھے ہم اور وہ صرف پڑھائی کی جگہ نہیں تھی وہاں ہماری دوستی بھی تو تھی نا اور ساتھ میں اتنے گزارے ہوئے ہمارے بچپنوں کے پل تھے سب کچھ جڑا ہوا تھا نا ہمارا بچپن کا سب اس سے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم وہ چھوٹے چھوٹے مومنٹ ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے اور آجا ہم اتنے بڑے ہو گئے نا ہر ہر کلاس ہر مومنٹ یاد ہے پھر ہمارا رونا
صحیح کہہ رہی ہو تم آج بھی جب میں وہ اسکول کے دن یاد کرتی ہوں نا تو میرے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ آ جاتی ہے اور آنکھوں میں پانی بھی آ جاتا ہے اتنی یاد آتی ہے نا کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ اسکول جا کے ٹیچر سے بھی بالکل کرا جاؤ
بہت اچھا خیال ہے آپ کا سیم ہے اسکول میں جا کے ان سے ملنا بھی بہت ضروری ہے آخر وہ بھی تو ہمیں بچپن سے جانتی ہے نا انہیں بھی کافی تسلی ملیں گی ہم سے مل کے
ہاں صحی کہہ رہی ہو سی کہہ رہی ہو تم اور پتاہ ہے میرا دل سے تو بس یہی دعا نکلتی ہے کہ سب دوست ہمیشہ خ خوش رہے اور کانٹیکٹ میں رہے ایسا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ سب کانٹیکٹ میں رہے لیکن لیکن اپنے جیون میں اتنے بزی ہو گئے ہیں سارے کہ کام کے علاوہ انہیں کچھ اور سوچتا ہی نہیں ہے اور ہم بھی تو ویسے ہی ہو گئے ہیں نا ویسے تو
نہیں تم ہی تو میری ایک اچھی دوست ہو کہ تم ہی میرے سے بات کرتی ہو باقی تو کوئی ابھی نہیں ہے وہ لوگ بھی اپنے کام میں کاموں میں وستست ہوتے ہیں میں تو سوچ رہی تھی کہ سب مل ملتے ہیں ایک بار پوری یادیں تازہ کر لیں گے
بالکل صحیح کہا آپ بھی تو میری ایک ہی فرینڈ ہو نا جو ہم دونوں ملتے رہتے ہیں ہمارے علاوہ بھی کوئی نہیں ہے آپ کے کانٹیکٹ میں
نہیں نہیں ابھی تو کوئی نہیں ہے پر میں سوچ رہی تھی کہ ایک فون پر گروپ بنا لیتی ہوں اور سارے جتنے بھی ہمارے اسکول کے دوست تھے انہیں سب کو ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ ہم سب ایک دن کہیں پر مل سک کہ ایسا بھی ہے کہ کوئی دور چلا گیا ہے تو انہیں بھی تو ٹائم لگے گا نا آنے میں
برابر کہہ رہی ہو تو ہمیں تو فون نمبر چاہیے تو اسک تو زیادہ ضروری ہے تبھی تو ہمیں ف فون نمبر ملیں گے نا
ہاں یہ تو تم صحی کہہ رہی ہو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ لوگ تو ادھر شہر سے باہر بھی چلے گئے ہوں گے کام کے لیے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تو مجھے بھی ویسے ہی لگ رہا ہے کہ کچھ فرینڈس تو شفٹ ہونے والے تھے نا اپنی فیملی کے ساتھ
ہاں وہی تو اب مجھے نہیں مجھے لگتا نہیں کہ وہ لوگ آ پائیں گے پر ہم پھر بھی کوشش کریں گے کہ سب ہم ایک ساتھ مل سکے کیا سوچتی ہو تم
دیکھو وہ فرینڈس آئے یا نہ آئے کم سے کم ان سے ہمارا کانٹیکٹ تو ہو پائے گ اس بہانے انہیں ہم ہماری یاد تو آئے گی
ہاں یہ تو تم نے سچ کہا میں بھی یہی سوچ رہی تھی اس لیے مجھے ایک دم سے دھیان آیا تو میں نے تمہیں کال کیا تھا اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ ٹیچر سے بھی مل لیں گے کتنا اچھا لگے گا نا انہیں ہم اتنے سالوں بعد انہیں ملنے جائیں گے تو
بالکل صحیح کہا آپ نے مجھے تو کال کر کے کافی اچھا کیا مجھے بھی آپ کی یاد آ رہی تھی بس میں آپ کو فون نہیں کر پا رہی تھی
اچھا کوئی کوئی بات نہیں میں نے کر لیا نا اس میں کون سی بڑی بات ہے میں تو یہی سوچ رہی ہوں کہ ہم جب وہاں پر جائیں گے نا اسکول میں تو ہم ایک دوسرے کے لیے گفٹس بھی لے کر جائیں گے اور ہماری جو کلاس ٹیچر تھی نا ان کے لیے بھی ایک سرپرائز لے کر جائیں گے مجھے تو بہت خوشی ہوگی نا ہم سے مل کر
ہاں ہاں آپ کسی کو بتانا بھی نہیں اپنے جونیئرس کو نہیں بتانا کہ ہم اسکول آ رہے ہیں
نہیں نہیں نہیں ہم ایک پلان کر لیں گے ساتھ میں ملیں گے اور پھر سب جائیں گے میم کو تو بہت خوشی ہوں گی ہمیں دیکھ کر
ہاں پر بس ہمیں وہ پہچان بھی لینا چاہیے نا پہلے ہم کیس دکھتے تھے ا کیس دکھ ہے
پہچانیں گے کیوں نہیں ہم ان کے فیورورٹ اسٹوڈینٹس جو تھے اور پتا ہے اس دن مجھے اپنی پرنسپل میم مارکیٹ میں ملے تھے تو انہوں نے ہی مجھے خود ہو کر آواز دی کہہ رہے تھے کہ کیا کر رہی ہو کیا نہیں تو میں نے بتایا اپنے بارے میں کہ میں کیا کر رہی ہوں تو وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سب سن کے کہ تم اتنے آگے بڑھ گئی ہو اتنی ترقی کر رہی ہو ایسا کہہ رہے تھے
ارے واہ آپ تو بہت ہی لکی ہ آپ کو تو پرنسپل میم کے ساتھ ملنے کا بھی موقع مل گیا مارکیٹ میں کاش ہم بھی مل پاتے ہمیں بھی سکون لگتا
کوئی بات نہیں ابھی کالج ج اسکول جا ہی رہے ہیں تو پرنسپل میم سے بھی مل لیں گے وہ بھی تو ہوں گے نا وہاں پر
بالکل صحیح کہانی کی اور پوچھ پوچھ ہو گئی ہے تو اور یہ سب میم سے ملنا ہے
اب میں سوچ رہی ہوں کہ ایک گروپ بنا ہی لیتی ہوں سب سے بات کر لیتے ہے اور کس دن جانا ہے یہ بھی ڈسائڈ کر لیتے ہیں پھر آرام سے چلیں گے
کافی اچھا سوچا آپ نے صحیح میں گروپ بننا تو بہت ضروری بھی ہے اس بہانے ہم کیسے کچھ میسج تو کر پائیں گے جو فرینڈ ہم سے ملتے نہیں ہے
ہاں یہ تو تم نے سب سے اچھی بات کہی اور میں یہ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اب جب اتنے سالوں بعد سب دوست مل ہی رہے ہیں تو ہم بھی کہیں گھومنے چلے جائیں گے
ہاں پورے فرینڈس اور ہم ہماری مستی ارے واہ بہت اچھا سوچا آپ نے
سب کچھ یاد آئے گا وہی تو سب کچھ یاد آئے گا کتنا اچھا لگے گا نا سب اتنے سالوں بعد ملیں گے کون کیا کر رہا ہوگا سبر رہے ہوں گے سب الگ الگ دکھ رہے ہوں گے کتنے سالوں بعد دیکھیں گے تو کتنی خوشی ہوگی نا
ہم پہچان تو پائیں گے نا فرینڈ سب ایک دوسرے کو
ہاں ہاں کیوں نہیں ہم نے اتنے سال ساتھ میں گزارے ہیں تو ہم تو پہچانیں گے ہی نا بس کسی کی منہ چھا رہی ہوگی کوئی شادی شدہ ہو گیا ہوا
صحیح کہہ رہی ہو تم پھر ابھی پلان بناؤ میم سے ملنے کا فرینڈ سے ملنے کا اور جلدی سے ہم اسکول چلتے ہیں میں تو ابھی بیےتااب ہو رہی ہوں اپنے میم سے ملنے
ہاں ہاں میں وہی سوچ رہی ہوں ابھی میں پہلے سب سے بات کر لیتی ہوں اور تم بھی جن کے جن کے کانٹیکٹ میں ہو انہیں گروپ میں ایڈ کر لو سب بات کر لیتے ہیں ایک ساتھ اور پھر سب پلان کر کے ایک دن چلے جائیں گے گھومنے
بالکل صحیح کہہ رہی ہو تم چلو ابھی پلان ہمارا سکسیس بھی ہونا چاہیے
ہاں ہاں کوئی آئے یا نہ آئے ج جتنے لگ آئ گے اتنے ہی چل جائیں گے گ
ہم دونوں تو ضرور جائیں گے باقی کا تو ہم چانس نہیں بتا سکتے وہ آئے یا نہ آئے
ہاں یہ تو بات تم نے اچھی کہی کہ کوئی آئے یا نہ آئے ہم ضرور جائیں گے
چلو پھر ابھی ہمارا پلان کامیاب بناتے ہیں ہم
اچھا میں یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے وہ جو اپنے دوست ہیں ان کی لسٹ بھیج دینا ناموں کی اور نمبر بھی جتنے ہوں گے تم مجھے بھیج دینا میں انہیں کال کر کے بات کر لوں گی
ہاں ہاں بالکل زیادہ نہیں ہے پر ہے میرے پاس باقی کے ہم اسکول سے مانگ لیں گے نا
اچھا اچھا ٹھیک کیا اللہ حافظ
اللہ حافظ